ہاں ہاں
ہلو اس میں نیٹ ورک نہیں رہتا ہے کا اوں
نہیںائ نہیں تو ر کیا جی
نیٹوارک نہیں تیرے پاستا ہم ک س نہیں ہ
ہیلو
ہلو ہیلو
ہل
ہلو ہلو ہیلو
ہاں بولیے یار
کچھ نہیں تمہارا فون میں نیٹ ورک نہیں ہے اور کیا
اواز ارہے کہ نہیں
آواز آ رہا ہے کٹ کٹ کر آ رہا ہے آواز یار
تو ج رہا ہے
دھیرے دھیرے آ رہا ہے کٹ کے آواز آ رہا کٹ کے نہیں بتا رہا آواز نہیں آ رہا صحیحز ہے
نہ اب گیا ا ہیلو ہلو
ہاں
اواز ارہا ہے
ہ ارہا ہے
ہاں اچھا
روم میں چ
ہ کناا خال ہے
ہاں
کا تھااں
می جو کاتے ہیں شام کے
او الربت ہے ہے آے فونا کر رش کا نہیں کرتے ہیں
ٹ میں ٹ میں ہے
کہ ٹائم نکالتے نہیں ہے اتنا تو بزی نہیں رہتے ہیںپ فون ریسو کال ریسسیو کرنے کی د میڈم ل رہا کلاکسری شیو راھا ا سنر ہے جی ہلو
ہاں
اواز رہ ہے بول رہی کہ پہلے کیسے ریسیو کرتے تھے آ رہی ہے فوٹو یہ نہیں ن بھیجے آپ کا آ رہا ہے پورا کلیئر آ رہا ہے
تو جب پیلیے جائیے کال آپتے ہیں پاس بت رہی ہے
آ تین پانچ بجے آ رہے بول رہے فوٹو نہیں بھیجی نا آپ میرا آپ کا آسمان بھی کر چھت پ پت ہی ہے اب آوازا صحیح
ہوں ٹھیک ہے
کہاں ہے ا جی
گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے بس ہم اکلے رہتے ہیں گھر میں کوئی نہیں رہتا اکلے رہتے ہیں ہم
ایسے کیسے بتیا رہے جی آپ ہلو
ٹھیک تو بول رہے ہیں
اکیلا کیسے رہیے گا آپ سوال کرنا ہے کہ الٹا پلٹا جاب ملنا ہے نا جی
سوال کیا کرنا ہے کہاں رہے گا سب اپنا اپنا روم میں سویا ہے کوئی چھت پر کوئی روم میں اور کہاں رہے گا
تو وہی
تو یہ ہی بت یہ پوچھتی ہے پھر پوچھنا کا جب میرے ساتھ میں کھ سویا رہاتتا ہے تو ہم بات کر لیتے ہیں کیاا بات کرتے ہیں
ٹھیک ہے آپ سے نہیں پوچھیں گے
سوال ہے سب پچھتی نہیں
سوال ٹھیک پوچھتے ہیں پر آپ کو جواب دینے میں کسی بڑھتا ہے کہ نہیں کہ اس کو کیوں ہم بتائیں کون کہاں ہے کون کہاں نہیں ہے میرے سے مطلب ہے م می ہی سک رہا ہوں ہے نا
ہاں تو ضروری بھی نہیں ہے گھر کے فیملی میں جانا اندر مھا
ہاں تو ابھی میرے سے سوال مت کیجیے گا ہم بھی ہم بھی ہاں تو میم صاحب بھی مت پوچھے گا ہم بھی نہیں بتائیے کون کہاں کون کہاں نہیں ہے کچھ نہیں بولیں گے ہ ہ ابھی م سے پوچھے کی کہ امی کہ بول رہی ت
ٹھیک ٹھیک
اگر امی کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو امی پ ڈائریکٹ کال کر لیجیے گا نا
ہاں تو ڈائریکٹ تو کالے کرنا اس سیٹ میں جس میں ہم لوگ کا ہوگا ٹھیک ہے
کیسے کیسے بول رہے ہیں جی جب ہم پوچھ لیےتے آب کوتا پروابلم کیوں ہو پرابلم کیوں ہو رہا ہے آپ کو کیوں ہم نہیں پوچھکتے کیا میرا فیملی نہیں ہے کیا
نہیں ہے
ہ نہیں ہے آپ کو کہنے سے نہیں ہے کہ
زبر جستی نہ کر رہی ہے سب کچھ زور جاست ن کاا ہاں تو ہےاں
کیا ہی بولے اچھا چیز بولتے ہیں پر نہیں نہیں بول سکتے ہیں زبردستی کرٹن کروا رہا ہیں زبردستی نکالح تو نہیں پڑھوائیں گے ہم آپ سے آپ وہاں سے بولیے گ کا اولے تبھی ن ہوگا کہ نہیں ہوگا آ
اور ب باکم کر رہ
بہت برا لگتا ہے پر آپ ایسے بولتے ہیں تو زبردستی والا کام للتا کابھی کبھی کسم سے کرے اللہ کسم کر للتا کایںھاگ دیں بہت دور نہ اپنے گھر میں رہیں نہا آپ کی نظر کے سامنے رہیں نہا آپ کچھ بولیے گا زبردست زبردست بولے ہیلو آواز نہیں جا رہا ہے کا
ہاں
بولیے کیا ا کر ل ہیں
بولا
اب ہم کال کال گھر سے کال کریں گے تو ہی آپ کال مطلب ریسیو ل رہ کیسے آپ مزہ آنا ہے کال کر لیجے گا میسج کر لیجیے گا ہ جب میرا کال میں ریچارج نہیں رہتا فون میں تب کال کرتے ہیں وہ بھی نہیں بولیے بولیے کہاں گئے
تمہارے تیرے فون میں دن رات نہیں نا لگل رہتے ہیں
تو ن ہم کیسے کہتے ہیں دن رات خون میں لگا رہ تو کام ہو کی کرتا ہے گھر با میں سے جب فھنے میں ڈگال رہتے ہیں تو تم جانو کہ ہم جی ن تو و نت ہے پری ہو رہی ہیں کہ فون بھی چلا لیتے ہیں اور پورا کام بھی کر چچل کو میرے پاس ہاتھ ہے دوگ پیچھے دوگو آگے ہے نا ریچارج اس لیے ہم کروایا ہیں کہ تاکہ سم نہ بولے ن تو ہم ریچارج کبھی نہیں کرواتے تاکہ یہ آپ ٹاپک نکال دیں ہی نا کہ تمہاری طرح تمہارے تیرا تھوڑے تمہارے تو تھوڑی ہی دن رات موبائل میں لگا رہتا
لگ رہا ریچارج نہیں رہتا تو آن لائن آتی ہے ای بھیے نہیں کرتی ہے نہ تمہارے پاس فون ہے گھر میں
لے کے وائی فائی کتنا بار میسج کی ہے اسے کسے بول رہے ہیں آپ
تو وہی تمہارا فون رچارج رہا ہے ہمارا مطلب تم کو تو وہیں سےب مل جائے گا تم کو تو وہی پتیا بول رہے ہیں
ہر وقت نہیں ملتا ہے ٹھیک نا آپ کو بھی مل جاتا تو بھی مچلی جانچ کرایا کیجیے ٹھیک نا
ہوں کر رہے ہیں اب اب میرے گھر وائی فائی لگا ہوا نہیں ہے کٹ گیا وائی فائی والا سسٹم امی آتی تو ہی لیتے ن تو اب بھائی خ بند کروا دیے بہت زیادہ پیسہ لگ رہا تھا ساڑھے سات سو روپیہ منتلی ا امی آتی شام میں تو ہی لیتے نا تو ابو کے فون میں تو ابو کے فون میں نیٹ رہ ہی نہیں ابو چلاتے ہیں جنٹو چلاتا ہے سنا جب کے بیٹا چلاتا ہے سب کچ چلاتا ہے فون ابو کا اور وہ دن بھر گھر ہی نہیں رہتے ہیں پڑھاوے جاتے ہیں اچھا اچھا اسے بولے کہ تمہارے میں رچارج رہے نا تم کو تو مل ہی جاتا ہے چلانے کےے وائ
تو تم کو تو ملتا ہے تو کہ بول
ہ آپ کو بھی تم آپ کو بھی مل جاتا ہو تو آپ بھی کل ریچارج کراتے مت کرایا کیجے ریچارج کہ نہیں ملتا ہے آپ کو
مطلبا نہیں رہتا ہم ختم ہوتا ہے ہم ریچارج کر لیتے ہیں لیکن چوبیس گھنٹہ کھنے میں لگا رہتا ہے
س چوبیس گھنٹہ فھونے میں لگل رہتے ہیں
ٹائم ملا تو ہے ک بار جو من کیا وہ کی ہیں بات کرنا امپورٹینٹ رستا ہے
چوبیس گھنٹہ اگر فون میں لگے ہوئے رہتے نا آپ کو چوبیسوں گھنٹہ فون کرتے رہتے ہیں
لگ صبح سے ایک دم ہاتھوں ہم آے میں گجوائے گے تو
ہ ابھی کا ک جب جب لیے تب تو فون کیے ہیں اسے کہتے ہیں جی ابھی کھیتی باڑی کے ٹائم ہے ا میرے گھر جانے نا کہ کام لگا ہوا کر کے چل رہا ہے اور چولہا میں کانا بنانا ہے
ٹھیک ہے تو کام کرو نا ہم کہاں مت کرو
لب کیسے کریں گے تمہارے ہات میں چوبیس گھنٹہ فون رہتا ہے
تو کیا کام کر رہی ہے کا تو گھر و میں
نہ ج نہیں کر رہے ہیں بیٹھ کے مہارانی کیرح سو کہ کھا رہے دیوان پلنگ کو ہم کو منہ میں کھلایا جاتا ہے کھانا بھی ہم نہیں نکالتے ہیں بول رہے ہیں نا بھیا آپ نہیں نہیں ابھی آپ بول رہے ہیں نا کہ کھانا کام نہیں کرتی اگر بول دی نا کہ اپنا گھر میں کام کری ت یہ نہیں کہ کام کرے تب بتائیں گے ابھی نہیں کچھ بولیں گے ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے ہیں ہم تو ستل رہتے ہیں دن میں موبائل چلاات رہتے ہیں اب وہ تو پتا ہی ہے کیوں کیسے ن ہے آ
اچھے سے پتاہ ہے
پتا ہے نا کہ ہم دن رات موبائل چلا دیتے ہیں تو میرے سے تو کام تو بنے گا نہیں تو ہم پ کریں گے آپھر گھر
ہ اچھا س پتاہ ہے بولے تو
ہاں تو نہیں کریں گے تو پرابلم نہیں نا ہوگا آپ کو وہاں
ااں دلی دور ہو ہمارا گھر آا سوچ
دلی دور ٹھیک ہے تو یہ چیز نہیں آ جائیں گے انشاء اللہ اگر آپ منا رہے ہ اندرے اندرے دعا دیتے ہو بھلے نہ آئے میرے گ تو بات کی بات ہے د دور ہے ہما گھر آ اد مل دور مولے
تو ہم جوٹ تھوڑی ہوولتے ہیں